رک
وعلیکم السلام
آپ پیلی ثانیہ
ہاں کھائے تم بتاو
ہم بھی کھاپی لیے
او ہاں گئے تھے تم بتاؤ تم اور الحمد للہ اپنا سنائیے آپ
ادھر بھی سب اللہ کا کرم ہے اور تمہارا اگزام چل رہا تھا نا
ہاں جی امتحان چل رہا تھا میرا ابھی کچھ دن پھر ختم ہوا ہے آج کل میں
کیسا گیا
اچھا ہی گیا تھا چیٹنگ کیے تھے تھوڑا بہت
نہیں
نہیں کل تو نہیں ہے سوچ رہے کل اسکول نہیں جائے
کیا کیوں نہیں جائے گی تم کل
کیونکہ وہ تھوڑا من نہیں کر رہا ہے ریسٹ کرنے کا من کر رہا ہے تھوڑا
تو دو دن اگزام دیک کے ریسٹ کرنے کا من ہوا کیسے چلے گا زندگی تمہارا ہم سے پوچھ تو ہم کتنا اسکول جایا کرتے تھے ایک دن اب ٹینٹ نہیں ہو ہم لوگ تو سنڈے کو بھی چل جایا کرتے تھے
اچھا اچھا تم بتاؤ تم کام پہ گئی تھی کیسا گیا تمہارا
کام سب بڑھیا بہت بیکار سا گیا تم کیا کر سکتے ہو وہ کس خر میں ہو کہ وہی ہوگا تو خیر گھر میں تمہارے سب ٹھیک ہے نا
ہاں ہاں الحمد للہ سب خیریت سے ہے
تمہارے والد والدہ کہاں گئے
جی وہ گئے ہوئے ہیں جماعت میں امم تم کہاں ہو ابھی
کھانا پینا بنانے جانتی ہو کہ نہیں
امم کھانا پینا تو نہیں جان رہے ابھی بنانے بنا کے تو دیے تھے ابھی تھوڑا دیر پہلے میری ایک تو بہن اور بھائی کو کھلا کے آئے ہیں ایگ رول بنائے تھے
اچھا تو آتا تو ہے پھر کیوں بول رہی ہے نہیں آتا
ہاں مطلب کچھ کچھ بنا لیتی ہوں ٹیسٹی
ہاں
تو اور ٹیوشن ویشن نہیں کرتی ہو
جی نہیں اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کرنے کے لیے
واہ کام وام کرو پیسہ کماؤ
جی ہاں بالکل ہاں کیوں نہیں کروں گی اور بتاؤ
اور کیا بتائے گھر میں سب ٹھیک ہے نا تمہارے
جی سب ٹھیک ہے کیا چل رہا ہے اور لائف زندگی میں
زندگی میں کچھ مسئلے مسائل تو چلتے رہتے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں اسے چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے
ہمم جی بالکل ہمارے گھر میں میرے گھر میں دو دن سے ایک بلی آ رہی پتہ ہے
ارے واہ ایسے کسے آگئی بللی
وہ ہم اس کو ایک دن کھلائے تھے روٹی تو وہ آ گئی اس کی ممی لے کے آ گئی میرے گھر اور لا کر کے چھوڑ دی یہیں پے
ہاں تو تم سے اٹچ ہو جائے گی
ہاں وہی نا وہ لیکن کبھی کبھی دیکھ کے ہم کو ڈرتی ہے وہ
ابھی شروع شروع ہے نا پھر
ہمم گھبرا جاتی ہے اچانک دیکھ کر کے
کیا بتاؤں اور
ہمم
پہلے اور کھانا وانا کھا لی کی
ہاں ابھی وہی ایگ رول کھائی ہوں تو دیکھتی ہوں کچھ بنانا ہوگا تو خیر سے
اور کہیں گھومنے ومنے جانے کا پلان ہے
نہیں نہیں نہیں ابھی ان کو کہیں جانے کا پلان نہیں ہے مگر تمہارے شادی کا بہت انتظار ہے مجھے
اس انتظار کو ذرا بائے بائے کہو
نہیں نہیں وہ مجھے لباس لینا ہے نا بہت اور نئے نئے کپڑے بھی لینے ہیں
لباس لینے کے لیے دوسروں کی زندگی کو برباد ہوتے دیکھنا
اچھی بات نہیں ضروری نہیں کہ زندگی برباد ہو جائے شادی کر کے آباد بھی ہو سک تی ہے کچھ دنوں کے لیے
پھر پھر تو بغیر لی بات فی الحال پرانے لباس میں رہو نئے لباس ہونے کا موقع میں نہیں دوں گی ابھی
جی مجھے کوئی امید بھی نہیں ہے آپ سے کہ آپ مجھے یہ موقع دیں گی
اد رکھنا بھی نہیں ہے اب
جی
یہاں پہ جو دکان کھلا ہے یہ تو بہت خوبصورت دکھ رہا ہے سامان بھرنے کے بعد واقعی اچھا دکھ رہا ہے
ہاں کس چیز کی دکان ہے
میڈیکل ہےہاں ہم کو تو لگ رہا ہے اس میں پیڈس وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے نا
اچھا میڈیکل ہے
تو لینے جانے کا کانفیڈینس ہے کہ نہیں سوچ لو
تو نہیں ہے آپ جائیے
گھر کے سامنے تھوڑا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے نا
امم جی جی اور آپ کو یاد ہے جب آپ اس اسکوٹی چلانا سیکھ رہی تھی تو کیا ہوا تھا
ایک آدمی کو لے جا کے ٹھوک دیے تھے پیار کیا ہوگا
اچھا میرے کو بہت بہترین طریقے سے یاد ہے پت ہے
اچھا یاد بھی ہونا ہونا بھی چاہیے نا یاد
ہاں میموری بن جاتا ہے ہے نا
میموری بنا دیے نا تم کو تو شکر گزار ہونا چاہیے
خیر سے میں خیریت سے آ گئی تھی اس دن خیر تھے میرے
ہوں بچ کے چلی گئی میں اپنے گھر ایک بار آؤگی تو خیر نہیں
یہ آگے کا موقع کہیں نہیں دوں گی میں آپ کو
دینا پڑے گا نا کہ کچھ گوانا پڑتا ہے کسی کو کچھ سکھانے کے لیے
جی نہیں میں زندہ ہی ٹھیک ہوں اور پتہ ہے
کہ تمہارا ریل اگزام میں اردو ہوتا ہے کہ نہیں
اردو تو ہوتا ہے مگر ہوئی نہیں کیونکہ سر نہیں آئے تھے اردو والے سر
وہ وہ کم دینا
تو وہ لے لیتے ہیں بعد میں بھی تو ہو جاتا ہے ویسے
تو اس کا باپ سے اسے نا چھوٹ مل گیا ہے
ہمم اور پتہ ہے آج ہم لوگ اسکول میں وہ فنگر پرنٹ لیے تھے کلر وال جیس سے میموری بنتی ہاں جس سے میموری ابھی ٹرینڈ میں نہیں ہے انسٹاگرام میں جیسے فنگر پرنٹ بنایا ہاں وہی والا
وہ تو نہیں دیکھے ہم کیسا ہے
وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور آئیے گا پلیز
ماچس کا ڈبہ سے بنتا ہے وہ سب بول رہی کیا
نہیں نہیں وہ جو پینٹ کلر کو اپنے تھم میں انگولی میں
اچھا اچھا اچھا اچھا چارٹ پیپر میں لے کے کرتے ہیں وہ وہ اتنا کرانے کا کون اتنا فرصت میں تھا
سب میری دوست لوگ سب وہی سب کام میں رہتی ہے وہ لوگ پڑھتی لک تی تھوڑی ہے تو ہم لوگ وہی بنا لیے میموری کے لیے اور پتہ ہے اس میں ہم لوگ چھوٹا چھوٹا بال بھی کاٹ کے ڈالے ہیں
اوفو یے تو بہت اچھی بات ہے پھر
ہمم وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اب ہمارے پاس یادگار بن کے
ہاں بھائی اسکول لائف انجوائے کرنا چاہیئے ہم لوگ مس کرتے ہیں تھوڑا بہت
ہمم آپ لوگوں کی تو اسکول لائف ختم ہو گئی ہے نا
ہاں اسکول لائف تو ختم ہو ہی گئی کیا کر سک
اب اب اپنا جاب والا لائف میں ہے آپ لوگ
جاب لگے گا تب تو اچھا خیر چھوڑو یے سب باتیں
جی آئیے اندر
یے
آئیے گا گھر کبھی میرے ٹھیک ہے
گھر تو آئیں گے لیکن ابھی یے بتاؤ کیا بنا کے کھلاؤ گی
جو آپ کہیے گا بریانی ساہی کباب اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں
شاہی کباب ہے نا بنانے کا
ان کیپیسٹی ہے بنانے کا ہے اتنی ہمت طاقت میرے اندر ابھی میں زاون ہوں
جی کیپیسٹی کی میں بات نہیں کر رہی میں عقل کی بات
وہ جی عقل عقل کی کیا ضرورت ہے اس میں
کیوں ضرورت نہیں ہے کچھ بنانے کے لیے عقل کا ہونا بہت ہی لازمی ہے
جی ہاں لیکن میرے گھر میں ایک تو بہن ہے نا اس کے پاس عقل ہے مگر اتنا شریر نہیں وہ خود بھی نہیں بنا سکتے
اس لیے نا خود خود بنا کے کھلاؤ اسے
نہیں نہیں وہ بنا نہیں سکتی تو جی نہیں تو اس کو بنانا چاہیے نا جب اس کے پاس ہے عقل تو لیکن وہ اس لیے نہیں بناتی کیونکی اس کے پاس پاور نہیں ہے وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتی ٹھیک سے وہ تھوڑا سا
غلط بات کسی کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے بس
جی بالکل میں غلط بات نہیں کہہ رہی ہوں میں بس اس کی بارے اس کے بارے میں کچھ الفاظ بتا رہی ہوں آپ سے کہہ رہی ہوں
پر دوسروں کا چگلیاں کرنا بہت یے غلط بات ہے بہت گناہ ملتا ہے ایسے تھوڑا سدھر جاؤ چلو پھر ٹھیک ہے مجھے کام ہے رکھ رہے اللہ حاف
ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ رکھیے ٹھیک ہے